حکم
ڑسفعک
کیسے ہووں
میں ٹھیک ہوں آپ سنائیے آپ ٹھیک
الحمد للہ میں ابھی بھی ٹھیک ہوں آج کے دن کیسا جا رہا ہے
ابھی تک تو ٹھیک ہی جا رہا ہے آپ سنائیے آپ کو پت ہے
ہوں
آج مجھے آج کل میں نوٹس کر رہی ہوں کہ ہم ہمیشہ موبائل فون میں بزی رہتے ہیں اور آپ بھی رہتے ہو اس کی کوئی خاص وجہ
نہیں نہیں میں کہاں رہتا ہوں زیادہ بزی میں تو صبح چھ بجے اٹھتا ہوں تھوڑی واک کرتا پھر ریڈی ہو کے بریک فاسٹ باقی کام وغیرہ کر کے تھوڑا بہت فون دیکھ لیتا ہوں زیادہ نہیں
اچھا آپ نے کو آپ نے کون سی لنک کھولی اور میں نے کون سی کھولی یہ تو بتاؤ اھر اتھل پتھل کر کے کچھ غلط بھی جا
نہ میں نے کچھ نہیں جو شہر میںین پہلیگ اور دوسری کولی ہے
ہاں جی آ اپنی دوسری کوول ہی ہے
چلو میں پھر سے
مجیر ہاں آپ پہلی والی دیکھو اسی میں ہے لیکن آج کل میں نوٹس کیا ہے کیا آپ ہمیشہ موبائل فون میں بزی رہتے ہو جس کی وجہ سے میں بہت تنگ آ گئی ہ
نہیں میں اتنا زیادہ بزی تو نہیں رہتا ہوں کہاں رہتا ہوں زیادہ فون میں بزی
تو پھر آپ کیا کرتے رہتے ہو صبح اٹھتے ہو
صبح اٹھ کے پہلے نماراز پھر بعد میں چ گائے پھر بچوں کو گھمانا
ارے یہ تو دوسری بات ہے نا آپ کو ملا جو میں نے آپ کو بھیجا
کااں ملا وہ سب کچھ الگ ہی دکھ رہا ہے یہاں پہ
آ بینا پھر سے اپنا یہ جو ہ آپ کا کیا کہتے ہیں اس کو میسینجر ہے وہ چیک کیجیے اپ میں نے کاپی کر کے ہی بھیجا آپ کو کیونکہ آپ تو چٹہرے کیا پتا کیا بولوں آپ کو چلیے اب ٹھیک ہے وہ اب سیدھے ہی جا رہے ملا
ہاں ملا مجھے
چلو کھولو اللہ
ہاں پرچ آؤ آئی کو
ہاں تو بولو آپ
کیا بول
وہی جو میں نے پوچھا جو میں نوٹس کر رہی ہوں کہ آپ ہمیشہ موبائل میں بزی رہتے ہو
اچھا مجھے تو لگتا ہے کہ صرف ف موبائل فائدے کا ہے یہاں پہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے یا تو اوپر سے پھر ہمیں پڑھنا ہوگا چلو ایسے ہی کرتے ہیں ہم جیسے صبح کال کی تھی تو ایسے ہی بات کریں گے
ابھی بتاؤ آپ کھانا کتنے بجے کھاؤ گے
ن نا بالکل برابر ایک بجے سوائک اسی کے آس پاس
تو کچھ آڈرس کمپلیٹ کیے جو آپ نے صبح بولے تھے
ہ تھوڑے بہت تھوڑے بہت تو کر دیا ہم نے کمپلیٹ دو بچے وہ بھی کمپلیٹ کرنی ہے
مطلب آپ اپنے ٹائم پہ نہیں نکلو گیا رس سے ج مطلب اس لیے
کوشش کوشش کریں کوشش کریں گے جلدی نکلنے کی تھوڑا سا جلی جلی کام کرنے کی تو
چلو پھر ٹھیک ہے اچھی بات ہے ویسے بھی ویسے بھی آپ کہ جلدی یا دیر سے آنے سے تو اب میرا کوئی فائدہ نہیں ہوتا
ہاں مجھے تو پتہ ہے میرا فائدہ نہیں ہوگا نا
ہاں کاے نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا میں اب بزی رہتی ہوں نا
ہاں اب تو زیادہ بزی رہتی ہو اپ
ہاں کااں ملا ہے نا تو کام کرنا ہی پڑے گا نا اگر فون کی اور زیادہ دھیان دیا تو
پھر تو ہو گیا سب کچھ
ہ پہ کام کرنا تو بہت اچی بات ہے
ہاں اور لوگوں کی ٹینشن بھی چلی گئی
ہوں
لوگ تو سوچتے ہی ہاں ہاں کیا
آج کل تو بہت زیادہ خرچے ہے تو اپنا ہی خرچہ نکلتا ہے
ہاں یہ بات تو ہے شکر الحمد للہ میرا تو بہت اچھا ہوا باقی مجھے باقیوں کا نہیں پتا میں تو اپنی طرح سے اللہ کا ہر بار شکر کرتی ہے چاہے کم ہو زیادہ ہو اللہ کا شکر تو ادا کرنا ہی کرنا ہوتا ہے کئی بات تو ہے
ہ
اور سنائیے آپ وہ بیا کی بیٹی اس کا کیا نام ہے
ہاں اس کا تو ہم نے منعت ارکھ دیا ہے
ہاں منت جات وہ ٹھیک ہے
ہاں الحمد للہ
اس کی فوٹو بھی نہیں بھیجی ہے آپ نے مجھے
آپ نے دیکھی نہیں اسٹیٹس رکھی تھی
ہاں میں نے تب دیکھی تھی ہال ہی میں نہیں تھا جو اب ہے ریسینٹ وہ نہیں دکھتا
وہ بھی وہ بھی دکھا گے آپ کو کوئی بات نہیں
دکھانی تو چاہیے تو کیا کہا اس تو لڑکے نے پھر آپ نے اس کو فارم دیا
کس کو
آپ نے صبح بولا تھا نا مجھے کوئی فارم مانگ رہا ہے
ہاں ہاں میں نے اس کو کال کی تھی وہ تھوڑا بزی میں نے اس کو بولا تھا ادھر آ جاؤ وہ تھ وہ تھوڑا بزی تھا تو بولا بعد میں آؤں
آپ کو اور آپ کو اور مزہ تب آئے گا جب دو دن بعد پیمنٹ ہوگی نا پھر جتنا آپ کرو گی کتب زیادہ مار
جب جب ہم بھی دیکھیں گے نا تو پھر مزہ آئے گا کام میں
کیوں مجھ پہ یقین نہیں ہے نہیں ویسے تو وہ تو آپ کو ویسی بھی نہیں ہے وہ بس پوچنے کی بات ہے وہ تو ویسے بھی نہیں ہے آپ کو
وہ تو ہے مجھے آپ کے کب بھروسہ تھا جو اب ہوگا
وہی نا وہی تو میں بول رہی ہوں آپ کو تھا ہی کب جو اب ہوگا
اس کو میں نے بولا کہ وہ مجھے یہاں کے ملے وہ شام کو گا پھر میں اس کو بولوں گا کیسے کرنا کیا کرنا ہے
آپ لوگ تو پھر جیوں کرو گے
اس کا فارم ہم تو پھر ہم تو پھر ایک گروپ ہی بنا لیں گے
ارے گروپ کی بات تو ٹھیک ہے لیکن اس کے کچھ میں نے آپ کچھ پروٹوکال نکالی ہے اس بارے میں مجھے پہلے فون کر لینا پھر آگے سب کچھ بتا دینا اس میں آپ کا اور میرا دونوں کا فائدہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے سمجھ آیا آپ کو یہ تو میرا ا ذہان بول رہا ہے اچھا مزہ آ گیا آپ کو وہ تو ابھی لال چوک گیا ہے ماما اورا نانی کے ساتھ تبھی مجھے اتنا کام کرنے کا موقع ملا وہ تو سیدھے بول رہا ہے کام مت کرو
اچھا اچھا میرے میرے کب ملیں گے میرے پیسے کب ملیں گے
آپ کے کون سے پیسے ہیں میرے پاس وہ
وہ ہے نا نہیں بارہ سو ہے بارہ سو
کو
بارہ سو ہے نا
کون سے بارہ
آپ نے بولا تھا آپ نے نے بولا تھا ڈاڑھے پیسوں دے دگی تو چار نمبر ہے نا
چپ ہو جائے ڈھای سو اپ نے تو نامبر ہی نہیں دیا ہاں
میں نے میں نے تین دے دیے نا آپ کو
وہ اس کے تو ہاں وہ تو پتا ہے ابھی تو کام ہی چل رہا ہے نا ان پہ انشاء اللہ
وہ تو میں بول رہا ہوں نا یہ نمبر دے دے میں نے آپ کو وہ ہو گئے
ہاں چپ کرو دو دو سو دیتی ہونا
یہ دیکھو پہلے آپ بولتے ہو ڈھائی ڈھائی اب دو دو
ہاں ہاں دوبارہ میں نے بولا اب اس پہ تو مات بولو نا
اچھا ا
ہاں ابھی تو کمال ہی کرتے ہیں اور سناؤ
بس آپ سناؤ
میں ٹھیک ہوں مجھے تو بس
آپ کو ٹاپک نکالنا بھی نہیں نکالنا نہیں آتا ہے میں آپ کو سکھاؤں گا کیسے نکالتے ہیں
ٹھیک ہے کیونکہ آج تک میں کرتی آئی ہوں ہم تو ٹھیک سے کرتے ہیں اصل میں آپ کی اصل میں آپ کی جو یہ
آپ آپ دیکھ لینا جب میں آپ کو آپ کے لیے ٹاپک نکالوں گا تو دیکھ لینا
ذرا ذرا بیجو
ابھی نہیں بعد میں
بات میں ہاں تب بھی دیکھیں گے
تب ہوں گے ہمارے پانچ کالس ہو سکتے ہیں تب
پانچ مج مجھے نماز بھی پڑھنی ہوگی نا
ہاں نماز کے بعد
کتنی ہوئی تھرڈ تو یہ تیسری چل رہی ہے ہماری تب دو ہو جائیں گے ہاں ہو جائےیں گی انشاء اللہ ہاں ہاں
اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ کسی اور نمبر پہ
وہ تو میں ہی دوں گی نا ابھی تو تیس گالوں پہ میرا ہی راج چلے گا
ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے
ابھی تو جنگل کا راجا میں ہی ہوں
جوں
اوکے باقی آپنی چائے پی چائے پی کہون بول پی
چاہے پہ ٹائم نہیں ملا نا اس سے اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے تو ابھی بھی میں مانو چپ کے نک نکلا
ہو نا مجھے یہ سیٹ اپ پ لوشل لانا ہے لیکن یہ مل سب بہت
کو بولا تم کرو م میں یہاں سے آتا ہوں
اچھا ٹھیک میں نہیں بولا مجھے سیٹفل موسچرائزر لانا تھا سٹر فل کا لیکن ہے یہ بہت مہنگا اب کہیں سے کچھ کوپن وغیرہ لتا سات سو روپئے کا لوش کیا لوں
اب تو کماتے ہو نا
ہاں وہ بات تو صحیح ہے لیکن اب ضائع بھی تو نہیں کر سکتے نا
ہ ہ ہ چلے میرے سات س سینڈ کر دا
اچھا آپ کے ساتھ سو میں لاؤں تو ٹھیک بات ہے ابھی آرڈر کرتی ہوں
چلو پھر
میں نے بولا آپ کے سات چلتےتے آ ہاں آپ دوبرا پڑا ہے یہ تو بس بولنے کی بات ہے ہمدر سے پت نہیں کتنے وال والے
میرے بہت زیادہ خرچے ہیں نا تو اس لیے میں تھوڑا سا
ذرا ذرا پلیز مجھے مت بولا کرو میرا
وہی تو میں بول رہا ہ نا میرے خرچے تھوڑے سے زیادہ ہے
کیا ہے ذرا مجھے بھی بولو اللابریٹ کر
آپ کو پتا ہے ن کسم بتانے والی کون سی بات ہے
آ پہلے بھی بولتے تھے یہ
آپ کو پتتا ہے میرے کطے بوھ
سب کچھ مجھے پتا ہے آپ کو کچھ نہیں پتا
ہوں اچھا چلو ہم بعد میں بات کرتے ہیں
چلو اللہ حافظ سبمٹ کرنا